ہلو
ہلو السلام علیکم جی
وعلیکم السلام
کیا چل رہا ہے کیا کر رہی ہو تم
کچھ نہیں میں تو کام سے فارغ ہو کے بیٹھی ہوں
بس میں بھی ایسے ہی بیٹھی تھی تو یہی دیکھ رہی تھی کہ باہر جائے کیسے جائیں بہت زیادہ پردوشن اتنا ہو رہا ہے کہ آگ کی سمسیا ناک کی سمسیا بہت ہو رہی ہے
جی بالکل یہ تو ہو ہی رہا ہے آج کل آام ہو رہا ہے
بالکل عام ہو جا مطلب ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم جائیں گے تو ہمیں کوئی دقت نہ ہو جائے گھر بیٹھ کے ہم جو ہے نا اچھے سے رہ پاتے ہیں
جی
نکلنے کا بہت خطرناک ہو جاتا ہے نکلنا ہا
گرمی اتنی پڑ رہی ہے
ہوتا ہے یہ گرمی بہت زبردست پڑ رہی ہے تو گرمی میں ہی مطلب یہی رہتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہی رہیں
جی بالکل
آپ نکلتی ہو گھر سے باہر یاپ
نہیں میں نہیں گرمی ہو
میں بھی نہیں نکلتی پردوشن کے مارے پت ہے کیا ہے ہمارا جو باڈی ہے نا ہمارا شریر میں نا بہت جلدی پردوشن کی وجہ سے ہمارے گال پھٹنے لگ جاتے ہیں ہمارے ہوٹل پہ مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ پورا سوکھا پنچ ا ہو جاتا ہے ہمارے ک تو ہمیں بہت ج ہاں جی بہت جلدی الرجی ہو جاتا ہے ہمیں نا پردوشن
اچھا
تو ہم جب بھی جاتے ہیں تو ماسک منہ پہ پہن کے پورے اچھے سے لپیٹ کے ہی جاتے ہیں
بالکل جانا بھی چاہیے کیونکہ اتنی گرمی پڑ رہی ہے دھول میٹ اتنی وغیرہ اڑ رہی ہے آندھی چل رہی ہے اتنی
وہ تو ہے ہی ہمیں تو دیکھو پردوشن کے چکر میں گرمی اتنی ہو رہی ہے پیڑوں کو بھی سمسیا کتنی ہو رہی ہے سارے پیڑ جل جل رہے ہیں ایسے لگ رہے ہیں کہ سوپ سے گئے ہیں جیسے ہمارا شریر سوکھ اا ہو جاتا ہے ایسے پیڑ پودوں کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی سوکھے سوکھے سے ہو رہے ہیں آپ کیسا فیل کرتے ہو پردوشن کے بارے میں کیا بتانا چاہتی ہو آپ کیسے کچھ سمسیا کا کرتے ہیں
پیڑ لگاؤ پودے لگاؤ اور کیا اپنے گھر میں آکسیجن جی
صبح شام پانی دو ہاں جی ہوں
اپنے گھر کے پاس پانی کا چڑک تھکاؤ کرو ٹھنڈا رہے گا موسم تھوڑی سی نمی بھی رہے گی
ہاں جی پیڑ پودوں کا چھڑکاو کریں گے تو سڑکوں پہ بھی بھی چھڑکاؤ ہمیں کرنا ضروری رہتا آس پاس تو کرنا ہی چاہید ہے ج جس سے کہ ہمارے گھر کے آس پاس ہمارے گھر کے اندر دھول پردوشن نہ آ جائے امی اور ابا ابو وغیرہ بھی بولتے ہیں کہ گھر کے آس پاس صاف صفائی اور ٹھنڈک کر کے رکھو تو تم بھی صاف صفائی سے مطلب پردوشن سے دور ہو کے رہو گے آپ کیسے کرتے ہو پردوشن سے بچنے کے لیے اپائے
میرے پاس بہت سارے پیڑ پودے ہیں جہاں م میں رہتی ہوں بالکل
ماشاء اللہ
تو اپنے گھر میں بھی پودے لگا رکھ میرے آس پاس بھی اچھا ہوول
چلو یار تو ہاں ماہحول بڑھیا ہو نا تو واتورن میں بھی اچھا سا لگتا ہے واتورن میں سدار کافی کیا جاتا ہے ا دیکھو آج کل پردوشن بھی لوگ شور شرابا کتنا کرتے ہیں گاڑی گانے وانے یہ سب کتنا کچھ چلاتے ہیں لوگ باگنا ت اس سے بھی بہت زیادہ لوگوں کو پردوشن کی سمسیا ہوتی ہے یہ وایو پردوشن لے لو یہ دھرتی کتی والا جب پردوشن ہوتا ہے جو ایک تیج گانوں کے ساتھ دیکھو ہمارے کان میں بھی دقت آتی ایسے سننے میں بھی ہمیں د دقت ہو جاتا ہے تو آپ کے آس پاس ہوتا ہےسا پردوشن کوئی
ہاں یہ تو عام بات ہے یہ تو مگر کسی کو روک بھی تو نہیں سکتا ان کے اپنی اپنی جیون ہے اپنی اپنا شوق ہے
ہاں وہ تو ہے لیکن سرکار کو نا لوگوں کو کو روک تھام کرنی چاہیے اس کی نا کہ وہ نہیں کرتے سرکار کچھ نہیں کرتی لوگوں کو ہی جھیلنا پڑتا ہے سب کچھ نا ساری بیماری وہ جھیلیں گے ساری دقت کا سامنا وہی کریں گے لیکن لوگوں کو ہونا چاہیے کہ دھرتی پہ اگر رہنا ہے تو ہمیں ایسے پردوشن کو پھیلانا نہیں چاہیے جس سے کہ دوسرے سامنے والے انسان کو ہانی ہوئے نقصان پہنچے
بہت زیادہ ہو رہا ہے اب تو بہت ہی زیادہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں ہر سال بڑھتا ہی رہتا ہے ب یہ کبھی اتنا رہتا ہے کابھیتر ن ہر سال تو دیک گا کہ اب کی اس سال سے پچھلی سال سے زیادہ ہے پھر دیکھیں گے بجلی کا نہیں اسے کم کرنا نہیں ہے جب تم پیڑ ہی سارے کاٹ رہے ہو تو وہ آکسیجن دیں گے کہاں سے
وہی تو سر صحی کہہ رہی ہو تم بالکل وہ تو ہے ہی تو ہمیں تو یہی ہونا چاہیے اپنے گھروں میں بھی خوب پیڑ پودے لگانے چاہیے خوب ان کی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے جیس سے کہ آس پاس ہمارا ماحول گھر کے پاس ٹھنڈک جاس بنا رہا ہے اور یہ دیکھو کتنے ہارن وغیرہ بھی جو بستے ہیں اتنے روڈوں پہ جاؤ اس سے بھی دیکھو کتنی دقت ہوتی ہے سڑک پہ اگر چلے جاؤ نا تو کتنی مطلب یہ چیزیں ہو جاتی ہے آوازیں بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے بھی پردوشن بہت ہوتا ہے بہت زبردست پردوشن ہوتا ہے ہ گاڑیاں دیکھو کتنی زیادہ گاڑیاں چلنے لگ گئی ہے سڑکوں پہ دیکھا جائے تو
بہت زیادہ ہے ہر گھر میں گاڑی
ہر گھر میں گاڑ اور جتنی لوگ ایک گاڑی نہیں ہاں اب تو سب کے گھروں میں کافی گاڑی ہونے لگ گئی ہے تو وہ لوگ سوچتے نہیں ہے کہ ہم پردوشن کتنا پھیلائیں گے ایسی گاڑیاں کو گھر میں رکھ کے
بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اب ہر گھر میں نہیں ہے ہر انسان کے پاس اپنی سواری ہے
بالکل صحیح کہہ رہے ہو مطلب لوگوں کو ہونا چاہیے کہ باہر پہلے ہی اتنی سواریاں ہو رہی ہیں تو ہم لوگ اور گاڑیے خرید کے گھر کے اندر کتنا پردوشن ہم وہ کر رہے ہیں دیکھو ہمارے پردوشن ہمیں کیا کیا بیماری ہے ہمارے لنگز ہمارے اندر کے فھیفڑے ویفڑے جو بھی ہے ان کو بہت ضرورت نقصان پڑتا ہے آپ کیا کہنا چاہتی ہو اس بارے میں
یہ تو ہر کسی کو پتاہ ہے مگر کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے
وہی تو سمجھنا چاہیے لوگوں کو نا ای تو تو اسب سمجھانے کے لیے لوگوں کو نا ہمیں آس پاس کے اپنے جو محلے میں ہے لوگوں کو ایکترت کر کے ہی مطلب آس پاس میں لوگوں کو ہی بول کے کہنا پڑے گا جی آپ ایسے نہ کریے ایسے نہیں کریے نا جاگروکتا پھیلانی پڑے گی ہ تو بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے اسکولوں میں بھی کہ کیسے کیسے رہنا ہوتا ہے ہمیں کس چیزوں کا پردوشن ہوتا ہے سب چیزوں کی پڑھائی پڑھائی جاتی ہے بچوں کو بھی دیک ا جائے تو پہلے لوگوں ہاں جی تو بچے بھی جاگروک ہو رہے ہیں کہ یہ پردوشن ہو رہے ہیں تو ہمیں کیسے رہنا ہے ہمیں جب باہر نکلنا ہے تو اپنا منہ ناک کور کر کے ہی جانا ہے جس سے کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے ہمارے شریر کو
جی یہ سب سے اچھا ہے اور اندر ہمارے گندگی بھی نہیں جاتی اور صحیح رہتا ہے مگر اتنی گرمینی نی پڑ رہی ہے بہت ہی زیادہ ہلہ بس بارش کر رہے تھے
بال اللہ سے یہی گزارش ہے بالکل بارش کرے ہاں جی بالکل ایسی بارش ہو جائے کہ دھول مٹی شانت ہو جائے دب جائے ساری نا ٹھنڈک سی ہو جائے ایک
چاہے گرمی کہہ لو سردی میں بھی کہہ لو ہاں جی بچارے وہ تو صحیح کہہ رہے ہو جانوروں میں تو زبان بھی نہیں ہوتا بےجبان ہوتے ہیں وہ لوگ نا تو انیں
ویسے پانی دانا رکھنا چاہیے کیونکہ اتنی گرمی ہو رہی ہے ان کے لیے پانی ضرور ت ہے
بھی ہم بھی یہی کرتے ہیں گھر کے آس پاس نا آپ اپنا ایک پانی کا نہ بھر کے بھر کے نا رکھ دیتے ہیں اس کے اندر دانا پانی ہاں جی جی بالکل جی
کے پی کے د
بالکل دا دے گا وہی کام کرنا چاہیے بالکل دعا کی ضرورت بالکل جی اللہ کر سب کو ایسی
اپنے جو امان میں رکھے اللہ سب اور سب کچھ تندرستی دے اللہ اس دکھ جو بیماری ہے اتنی چل رہی ہے اللہ ان سے بھی شفا دے
کی رحمت ہونی چاہیے سب پہ سب کے گھروں میں برسنی چاہیے رحمت نا اور دیکھو ہم تو کافی زیادہ مطلب لوگوں کو یہی جاگروک کریں گے کہ اپنے آس پاس ہرا بھرا رکھو جتنا ہو سکے ہریالی رکھو گے اتنا ہم سب چیزوں سے دور رہیں گے ایسی ایسی سمسیا کا ہم سمادھان نہیں مطلب
نہیں کرتے بس یہ ہے نا کہ اپنے اپنے بارے میں سب سوچنے لگے کوئی دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا کہ ہاں اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا اور کسی اور
دیکھو کوئی تو سوچنے نہیں آئے گا ہمیں ہی سوچنا ہے کیونکہ وہ وہی نا آپ کا سامنے والا بندہ بھی بھی سوچے نا سامنے والا انسان بھی سوچے تو جا کے کہانی جو ہوتی ہے نا اس کا کہتے ہیں نا کہ سدھار ہوتا ہے مل کے سدھار ہوتا ہے اکیلے انسان سے نہیں ہوتا سب لوگوں کے جڑنے سے ہی ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی ایسے جاگروک کرنا اپنے آس بس لوگوں کو تو ہم بھی جاگروک کریں گے جی ہے نا خوب ہرا بھرا کرو اپنے گھر کو کو آس پاس اور واتورن کو بھی چلو جی مجھے بہت اچھا لگاپ سے
مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے پھر بات کریں گے انشاء اللہ